وعلیکم السلام کیسے ہے آپ
جی ہم تو بڑھیا آپ فرمائیں آپ کیسی ہیں
ہاں بالکل خیریت آپ فرمائے گھر گھر گھر میں سب خیریت سے ہیں
جی گھر میں تو سب خیریت سےحی ہے بس اللہ کا شکر ہے آپ فرمائے آپ کہاں تھی اتنے دن سے
ہم تو یہی اپنے کاموں میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم کو اپنے دوستوں سے بھی بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے بالکل سمئے ہی نہیں ملتا ہے اب دیکھیے بارش کا بھی موسم سٹارٹ ہو چکا ہے تو اور کہیں جانے کا بھی من نہیں کرتا ہے
تو بالکل صحیح کہا آپ نے انشاء اللہ مطلب چلیے اچھی بات ہے کہ بارش بھی شروع ہو گئی
بالکل میں تو کافی دقتیں ہو رہی تھی پانی کی اتنی سمسیا ہو رہی تھی اب چلو اچھا ہے
جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور فرمائے ویسے ہم تو آج کہہ رہے تھے کہ چلیے آپ سے بات کر ہی لیتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں
میڈیا دیکھا جائے تو ایک طرف سے کافی اچھا چھا کافی چیزیں جانکاری مل جاتی ہے سوشل میڈیا وغیرہ سے دنیا بھر کے خبریں بھی آرام سے سوشل میڈیا وغیرہ پہ مل جاتی ہے اور اپنے کام بھی کافی زیادہ آسان ہو چکے ہیں
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے مطلب ہمیں تو سب سے اچھا یہ لگتا ہے نہ سوشل میڈیا کے بارے میں کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک کے لوگوں سے دوستی کر سکتے ہیں اپنے اپنے وچار بانٹ سکتے دوسرے سے اس میں کوئی بیریئر وغیرہ نہیں لگتا ہے سوش شل میڈیا پہ مطلب اپنا سوچ ساجھا کر سکتے ہیں آپ ان سے بھی رشتے بڑھ بڑھیا بنا سکتے ہیں اور پھر آپ اپنے کسی دو دور بیٹھے ہوئے دوست سے بات کر سکتے ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ اس میں کچھ اور مطلب خراب چیزیں بھی آ جاتی ہے تورنت ریل وغیرہ شیئر کرتے ہیں دوستی بن
بالکل صحیح کہہ رہی ہے سوشل میڈیا دیکھا جائے تو کافی اچھا س دنیا بھر کے خبریں بھی مل جات اور بزنس وغیرہ کے لیے بھی کافی اچھا ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے یہ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو مطلب دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کافی اچھا ہے اور سوشل میڈیا پہ ہمیں یہ بھی بڑا پسند آتا ہے کہ جو نئے لوگ ہیں جو مطلب اپنا ٹیلنٹ کہیں اور نہیں دکھا سکتے وہ ڈانسنگ ہو گیا گانا ہو گیا وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا کے ڈال سکتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ان ساری چیزوں کے انفلوئنسر وغیرہ بن جاتے ہیں اپنے مطلب روچی سب کے ساتھ ساھا کر سکتے ہیں اپنا ٹیلنٹ لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں
بالکل صحیح کہے رہی ایک دن دیکھا جائے تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے ادھر اسٹار وغیرہ بھی بن جاتے ہیں
جی اور پھر ان کے پاس الگ الگ اپورچونیٹی بھی آنے لگتی ہے یہ ساری چیزوں کو لے کے کہ ان کے بھی ٹیلنٹ کو سرایا جاتا ہے لوگوں کے دوارا
صحیح کر یہاں ل د کام س سے یہاں سوشل میڈیا پہ دکھانے کو کافی مل جاتا ہے ڈانسنگ کا ہوا سنگنگ کا ہوا پینٹنگ کا بھی کافی لوگوں کو شوق رہتا ہے بنائ کڑائی کا بھی کافی شوق رہتا ہے تو لوگ اس سے کافی کچھ سیکھتے بھی اور وہ سوشل میڈیا وغیرہ تو یہ بھی ہے کہ وہاں پ اپنی بزنس بھی کر ہیں جو گھر میں جو کام کرتے ہیں چھوٹے موٹے بزنس بھی اس میں سے کر سکتے اور ای ایڈ وغیرہ کرے بھی کافی اچھا ہے سوشل میڈیا کیونکہ بہت بھی بڑا پلیٹ فارم ہو جاتا ہے ایک ساتھ جو لوگ ہو تب ایک ہی جگہ ہم کو مل جاتے تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہیں پہ ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کرو تو کافی اچھا ہے
جی تو بالکل صحیح کھا آپ نے اور دیکھا جائے نا تو ہمیں مطلب اگر ہم نارملی بزنس کر تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہمیں کس طریقے کے آڈینس کو ٹریک کرنا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ تو آپ آرام سے اپنی ایڈ ڈالیں اگر کسی کو پسند آتی ہے تو وہ اپنے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے ہمارا ایڈورٹائزمنٹ اپنےپہ ہی بڑھ رہتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی زیادہ نہیں ہوتا اور ہمیں فائدہ بھی کافی حد تک ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے تو کئی چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں جو دھیرے دھیرے کر کے مطلب بہت بلندیاں حاصل کر چک کیا صرف یہ چھوٹے سے پلیٹ فارم کی وجہ سے
بالکل آج کے گھر میں دیکھو جتنے بھی گ چھوٹے چھوٹے بزنس وغیرہ ہے اور اس کے گھر میں یوا ہے تو جو یوا جو رہتا ہے ان کو سب پتا ہی رہتا ہے کہ سوشل میڈیا کیا ہے کیا نہیں ہے کیسے استعمال کرنا ہے تو وہ اپنے ابو کو ہے نا بالکل اس میں کافی مدد کرتے ہیں ان کو ساری جانکارییا رہتی تو چھوٹی ب کافی چلتی رہتی ہے سوشل میڈیا وغیرہ پر آن لائن کام بھی کرتے رہتے ہیں آف لائن بھی کام کرتے تو کافی اچھا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا کافی صحیح طریقے سے اپیوگ بھی ہو رہا ہے
جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے اب دیکھا جائے تو سوچیے کہ اتنے مطلب آرام مب اگر وہ چھوٹا سا ایک بزنس چل رہا ہے تو آسانی سے تو وہ اگر خود سے کریں گے ایڈورٹائزمنٹ تو کچھ حد تک کہ کچھ لوگوں تو پھر وہ ان کا ایڈورٹائزمنٹ پہنچے گا اور پ ایسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ڈالتے ہیں تو مطلب دنیا بھر کے لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں اور جتنے لوگ جتنے زیادہ لوگ شیئر کریں گے اتنے زیادہ لوگ دیکھ پائیں گے ان کے ایڈ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا ان کی بزنس وغیرہ کو
لیکنی سوشل میڈیا وغیرہ ہے کہ آج کل یوا کا سب سے اچھا ہے تو پانپی لوگ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو اب جس کی زیادہ یپیوگ ہوتا ہے اس کا بھی زیادہ دیکھا جائے تو بہت ہی نقصان وغیرہ بھی ہو رہا ہے سوشل میڈیا وغیرہ سے کافی دیکھا جا سوشل میڈیا میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جس کے اکاؤنٹ ہے جو پورا سمے سوشل میڈیا پہ ہی رہتے ان کا سمے بھی کافی ورتھ جاتا ہے
جی اور سمے کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے نا تو چھوٹے چھوٹے بچے جو مطلب کافی چھوٹے ہیں جو چھ سال کے بھی نیچے اس سمے تو ان کا آئی کییو لیول بڑتا ہے اور اسی ٹائم پہ اگر ان کے والدوں نے دھیان نہیں دیا ان کو فون وغیرہ عادت لگ جاتی ہے تو ان کے مانسک تناؤ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا تھا وہ مانسک بھی تناؤ میں رہ سکتے ہیں پھر ان کے طبیعت کے لیے بھی صحیح نہیں ہوتا ان کی طبیعت بھی ناسور رہ سکتی ہے اس چیز کی وجہ سے سوچئے چھٹی سی عمر میں مطلب جن بچوں کو کھیل کود کرنا چاہیے سارے بچے سوشل میڈیا کی وجہ سے آلسی ہو جاتے ہیں
م کر رہے اس لیے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا وغیرہ جتنا اچھا ہے اتنا خراب بھی نہیں ہے خراب جب ہوتا ہے جب لوگ غریب طریقے سے استعمال کرتے ہیں نا تب اب اچھے لوگ ہیں تو برے لوگ بھی ہے ہی تو کوئی اچھا یوز استعمال کرتا ہے بہت لوگ دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کی طرف سے ہے نا فراڈ وغیرہ بھی کافی ہو جاتا ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے مطلب اگر آپ نے غلط لنک کلک کر دی کہیں کوئی کسی پلیٹ فارم پہ اور آپ نے کوئی او ٹی پی غلط شیئر کر دیا اس کی وجہ سے آپ کو پورا بینک بھی خالی ہو سکتا ہے اگر آپ نے مطلب سا اپ نہیں بھرتی یہ ساری چیزیں تو ہمارے ہی ہاتھ میں ہے
بالکل صحیح کہرہی ہے اس ترھا دیکا جائے سوشل میڈیا جتنا بچہ ساودھانی تو ہم اتنی برتنی بھی چاہیے دیدی سوشل میڈیا جتنا آگے ہوتا جا رہا ہے ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے ویسا فراڈ کا بھی کیس ویسا بھی ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے اب تو کوئی بھی لنک وغیرہ پہ تو سوچ سمجھ کے ہی دبانا چاہیے کیونکہ پتا چلا ایک لنک دباتے ہمارا تورنت بینک بیلنس خالی نہ ہو جائے تو یہ سب کو پورا دھیان رکھنا چاہیے اور بچے وغیرہ پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ بچوں کو اس ٹائم پہ پتا ہوتی ہی نہیں ہے کچھ لنک وغیرہ آ جائے کچھ دبا وبا دے تو اس میں کافی تکلیفیں ہوتی ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ یہ ساری چیزیں ہمیں ہی دھیان دینی چاہیے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اس لیے سب کا دھیان وغیرہ رکھنا ہی چاہیے تاکہ اپنے کو تکلیف نہ ہو
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے یہ ساری چیزیں ہمارے ہی ہاتھ میں ہے کہ بچے کس طریقے سے فون چلا رہے ہیں کب تک فون چلا رہے یا وہ کسی غلط چیز غلط ویڈیو وغیرہ تو نہیں دیکھنے لگ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور یہ بچے ہی کیوں یہ بڑے لوگ کو بڑے لوگ اس چیز کے آدی ہو جاتے ہیں اگر کافی سمے تک یہ ساری چیزیں دیکھیں تو مطلب کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ان کے والد بگل کے روم میں بھی ہوتے ہیں تو بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے والد ان کے بگل میں بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں مطلب ان کو کسی کام کے لیے بھی بول رہے ہیں تو بہت زیادہ چڑ جاتا ہے غصہ ہو جا تے ہمیں کیو بول رہے ہیں ہم تو ابھی فون چلا رہے ہیں لیکن وہ بھی کیا ہی کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ بس ریل دیکھ رہے ہوتے ہیں
بالکل یہ ہو جاتا کئی بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی اپنے جو ہنر وغیرہ رہتا ہے وہ کافی سوشل میڈیا وغیرہ پر ڈالتے ہیں کسی کو پینٹنگ وغیرہ کا شوق ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے لوگ کافی سندر سندر پینٹنگ بنا کے سوشل میڈیا پر آ نا کافی فائدے لگتا ہے
جی یہ بالکل صحیح کہا آپ نے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب اگر اپ اپنے اوپر ایک دم ننترن رکھ کے سوشل میڈیا چلائے تو ہی اچھا ہے مطلب اس کے نقصان کافی ہے کہ ہم اس کے عادی ہو سکتے ہیں ہم اس کی عادت پڑ سکتی ہے صرف بچے ہی نہیں بڑے کو بھی یہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں
بالکل صحیحی کرے کبھی کبھی تو بڑے سے بی غلطیاں ہو جاتی ہے کوئی لنک وغیرہ آ دیتی تو دبا دیتی تو ان کا بھی بینک بیلنس خالی ہو جارا تو خالی خبروں میں تو دیکھا ہی ہے اس لیے نیوز وغیرہ سے میں دیکھا جائے جب فون پہ بات جب فون کسی کو لگاتا ہے تو ات سبھی سائبر کرائم جیسی چیزیں جو اتی وہ بھی باتاتی ہیں کہ فراڈ لنک بنا جائے کسی کا میسج وغیرہ کسی کو بھی ریپلائی وغیرہ نہ کرے کیوکہ سوشل میڈیا وغیرہ پر دیکھ دیکا جائے تو کافی فراڈ لوگ بھی اتے ہیں تو ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے
یہ ساری چیزیں تو ہمیں دھیان دینی چاہیے سامنے سے ہو کے جاگرور بنیں گے تو ہی یہ ساری چیزیں ہمیں کام ائیں گی
بالکل صحیح کہہ رہے دیکھا جائے تو دونوں کے فائدے نقصان بھی ہے یہ تو ہمیں فائدہ بھی دیکھنا ہے اور نقصان بھی دیکھنا ہے کہ یہ سب چیزیں کرنے سے ہمارا نک کم تو نہیں ہو رہا ہے
جی یہ تو بالکل سی کہا اپ نے یہ ساری چیزوں سے تو ہم یہ ساری یہ بات یاد اتے جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ آپ کس پہلو پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں آپ نے کس پہلو کو چنا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ کو اس لیے دیکھا جارا سب کا دھیان ہی رکھنا ہے اج کل دیکھا جائے چھوٹے بچے لگوں کا سوشل میڈیا وغیرہ پر اکاؤنٹس سب پر دھیان رکھ نا چاہیے چھوٹے بچے کو اکاؤنٹ وغیرہ نہ ہو جو بچے ہو جو ہنر اپنا دکھاتے تو ان کا اکاؤنٹ رہتا تھا ایک شوبا بھی دیتا ہے ابھی مت مطلب کاب ریل وغیرہ دیکھ اپنا سمے واڑت کر رہے یہ بالکل خراب ات تو وش سوشل میڈیا تو ایسی چیز ہو گئی ہے دو گھنٹے فون میں کب چلے جاتے پتا ہی نہیں چلتا اس میں ٹائم بالکل پتا نہیں چلتا کہ کب دو گھنٹے ہو گئے تین گھنٹے ہو گئے بالکل نہیں پتا چلتا ہے بس بیٹھے بیٹھے ایک جگہ بیٹھے رہتے اور اتنا ریل وغیرہ چلاتا ہے ایک جگہ بیٹھنے سے ہہ سوات کو بھی کافی ہہ
نہ جی تو بالکل بھی اور ان کے طبیعت کو بھی بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل صحیح کہا اپ نے اور کتنے بچوں کو تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کو کھان پین کا بھی دھیان نہیں رہتا اگر ان کے ہات میں فون ہو تو
بالکل نہیں بالکل صحیح فرمارہی سارا بچوں نے دیکھا ہے کہ کھانے پینے کا بالکل بھی دہان نہیں رہتا بالکل سوشل مڈیا وغیرہ پر جات
چلیے آپ سے بات کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ سے یہ ساری باتیں جان کے کہ آپ آپ کے بھی کیا رائے ہے سوشل میڈیا کے بارے میں
بالکل ہمیں بھی آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا چلیے پھر آتے
چلیے خدا حافظ